السلام علیکم
وعلیکم السلام کیا حال ہے
جی جی سب خہری ہے تم بتاؤ سب ٹھیک ہے
ہاںا واللہ کی محنت ہے سب بڑھیا آپ بتائیے
جی اور کیا کر رہی تھی تٹنگ تو نہیں کیا تمیں
چنگے سمے تو فری رہتے ہیں ایک ڈیڑھ گھنٹے بعد کھانے پینے کا تیاری کریں گے ابھی تو فری ہے
جی جی بس میں بھی کچھ نہیں بیٹھی تھی یار میں بھی بس بچوں کو بتا رہی تھی تمہیں پتہ تو ہے کثرت بھی کتنی ضروری رہتی ہے صحت کے لیے
جی بالکل آپ نے بالکل صحیح فرمایا آپ کی کثرت بہت ضروری ہوتی ہے
جی جی دیکھو شریر کے لیے بھی صحیح رہتا ہے اللہ پاک بھی دیکھو نا شریر جو ہمارا تندرست رہے گا چلنے پھرنے میں ہمیں کوئی دقت کوئی پریشانی ہی نہیں آئے گی اگر ہم آپ کو پتا تو ہے جس پہلے زمانے کی جیسے ہماری امی ہیں ہے نا یہ لوگ کتنے مطلب وہ ہیں ان کی ابھی عمر بھی ہو گئی ہے بٹ ان کی ابھی بھی کتنی زیادہ تاق نا ان کے جوڑے یہ کتنے سح ہم لوگ تو ابھی اس عمر میں آ کے ہماری تو بری حالت ہو جاتی ہے ہم سے تو ہےلا تھوڑا سا بھی نہیں چلا جاتا تم
وہی ہے ا دیکھوناا چھٹے چھوٹے بچوں کے دانتیں دانت خراب ہوا رہے ہیں آنکھیں خراب ہو ج جا رہی ہیں اور بال اتنے جڑ رہے ہیں بال تو ہمارے بھی سر گنجے ہی ہو چکے ہے کتنی بھی جگہ کہہ لو کہ یہ شیمپو یوز کر لو یوز کر لو کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے کسی سے اور پہلے کے لو ٹائم میں۔ کوئی وہ ملتانی مٹی وغیرہ سے۔ سرد ہوتے تھے تو۔ بھی بال اتنے اچھے ہوتے تھے۔
جی جی آج کل تو وہی تو ہو گیا نا آج کل تو اتنی اتنی طرح کی چیزیں چلی۔ گیی ہیں دیکھو صحیح بھی نہیں ہوتی۔ ہے نا کیمیکل آج کل اتنا اس۔ میں ڈال دیا جاتا ہے تو ہمیں تو سمجھ۔
سمجھ ہی نہیں آتا وہی تو۔ تو اسی چکر میں آج کی ڈیٹ میں۔ دیکھو سندرتا بھی ختم ہی ہے سب وہ آرٹیفیشیل رہ گی لوگ اتنی کریمیں وغیرہ ٹریٹمنٹ وغیرہ لے لیتے۔ ہیں جو قدرتی۔ سندرتا تھی وہ تو اب بالکل کہیں لبتی وبتی۔ چلی گئی ہے کسی بہت کم لوگ دیکھیں گے جو ریئل میں سندر ہوں گے۔ ورنہ میکپ کریں گے اتنا۔ اتنا سارا۔ وہی دیکھتا ہے اور وہ بھی سب ہماری۔ اسکن میں ہی جاتا ہے جو بھی ہم جتنی کریمس وغیرہ لگاتے ہیں۔ سب وہ ہماراری اسکن میں جاتا۔ ہے جس سے ہمارے کو۔ اسکن پرابلم ہو جاتی ہیں بہت ساری۔
جی جی بس جی جی جی یہ سب کا چیز کا تو مسل۔ لا بنا رہتا ہے دیکھو۔ اور اگر ہم لوگ ہر ایک چیز کی۔ کسرت کریں گے نا تمہیں پتہ آج کل تو فیس کی بھی اتنی زیادہ ایکسرسائز ہوتی ہے۔ وہ بھی کرنے سے ہمارے فیس۔ سٹ میں تھا نا۔ تھوڑے بیوٹیز میں نوج چن جی جی جی دیکھو وہ بھی بہت اچھا۔ اچے ہوتے ہیں اور ماشاء اللہ تم مانو گی جھوٹ اتنی مطلب ہماری جیسی عمر کی لڑکیوں کو تم دیکھو گے نا ات۔ نی لگتی نہیں انیں۔ دیک کے ہم بول نہیں سکت۔ تے کہ یہ بھی ہماری عمر کی ہیں۔
ہمم ہمم ہاں ہاں نہیں۔ صحیح صحیح فرمایا آپ۔ وہی ہے نہ دیکھو جتنا ہم اپنا دھیان دے لیں اتنا اچھا ہے ہمارے لیے ہماری خوبصورتی کے لیے اگر ہم اپنے کچھ گھریلو نکسے ازما سکتے ہیں تو سب سے بڑھیا وہی بات ہے اب اب ہم ذیادہ ا ڈپینڈ ہو گئے نہ کہ بھیا یہ کریم لے لو وہ کریم لے لو وہ شیمپو لے لو تو اس سے کیا ہے ہماری قدرتی سندرتا تو ختم ہو رہی ہے اور جو دکھاوے والی یہ وہ ر جاری وہ ایک ٹائم کے بعد جیسے نے بند کری وہ چیز یوز کرنی ہے آپ کو جریا دکھنے س اسٹارٹ ہو جائیں گے
جی میں تو بس سبھی بیٹھی تھی نا بچوں کے ساتھ تو آپ ہی بھی آئی ہوئی تھی تھی اور انیں سے باتیں ہو رہی تھی تو وہ کہہ رہی تھی کہ مطلب میرے تو بہت جوڑ جوڑوں میں درد رہتا یہ میں نے کہا آپھی تم ابھی میرے پاس ادھر ابھی تو ہم یہ کام کیا کریں گے صبح ہم روز اٹھے کریں گے اپنا اپنا مقسرت کر کے آ کریں گے دیکو آج کل تو اتنی زیادہ وہ وگا بھی چلا ہوا اس میں کتنی ساری ایکسرسائز ہوتی ہیں وہ بہت مزہ آتا ہے اس میں کرنے میں بھی تو اس میں نا ہمارا شریر بھی سارا دن کا نا کھلا رہتا ہے نا ن انرجی رہتی ہے کام کرنے کا بھی بہت مزہ آتا ہے تو بس اس لیے میں نے تو ان کو یہی چیزیں سمجھا رہی تھی میں نے کہا چلو اب تو دیکھو بچوں کو بھی بتانا بہت ضروری ہے بچوں کو کیونکہ بچے آج کل اتنے زیادہ لیزی ہو رکھے نا ان کو بس فون چاہیے اور ان کو وہیں جہاں وہ بیٹھے ہوئے ہیں وہیں پہ کھانا وہیں پہ فون وہیں پہ سب کچھ ان کو یہ تو کھیلتے بھی نہیں ہے بچے دیکھو کھیلنے سے بھی بچوں کی ایکٹیویٹی رہتی ہے ان کا تھوڑا سا
صحت اور تندرستی کے لیے کھیل کود تو بہت ضروری ہے
جی جی وہ بھی بہت ضروری ہے دیکھو ہر ایک ہر ایک چیز ضروری ہوتی ہے
جی جی کھان پان بھی بہت ضروری ہے آپ کے کھانا پینہ کیسا ہے وہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے
جی جی جیسے تم بول رہی تھی نا کہ آج کل آرٹیفیشل سب کچھگے وہ نا بناوٹ ہی ہے سارا کچھ تو اج جی جی اس لیے میں تو کیا کر رہی تھی کب خود ہوم میڈ چیزیں بنا کے نا جیسے فون میں دیکھ لیا کچھ مطلب جیسے آج کل تمہیں پتا تا تو ہے اتنی گرمی بھی ہو رکھی ہے کچھ لگانے کا بھی فیس میں من نہیں کرتا وہ نیم کے ت لے آئے اس کو رگڑ لیا اس کو تھوڑا بہ پؤڈر بنا لیا اس کو لگا لیا دیک بہت ٹھنڈی ٹھنڈی چیزیں اس کو پھر مزہ بھی آتا ہے لگانے میں ٹنڈک پڑتا تی ہے میں تو وہی وہی چیزیں یوز کر لیتے تی ہوں باہر کا میں تھوڑا کم ہی کرتی تی ہوںچ آیورویدک والی چیزیں ہی میں بنا لیتی ہوں خودیا ل آتی وہ اگر کہیں جانا ہو تو چلو وہ سب تو رہا وہ تو الگ چیز کا مسئلہ رہا نا ابھی تو جیسے ہم لوگ تو گھر پ ہمیں تو کہیں پہ جان نا نہیں ہے کچھ گھر پہ ہی ہے
نہیں یار یہ فیشیل وغیرہ جو کرا ہ نا یہ بےکاری ہوتے ہے میں نہیں لگا لو میرے کو میں کبھی نہیں کراتی دو تین سال تو مجھے قریب ہو گئے ہوں گے کوئی فنکشن ہی کچھ رہا ہو گا کبھی میں نے کرایا میں بھی کبھی نہیں کراتی
اچھا اچھا م ت بھی زدر گھر کے
ہاں میں میں زیادہ ہوتا ہے ن کبھییسے تو ملتانی مٹی وغیرہ لگا لیتے ہوں میں باقی اور کچھ نہیں مجھے سب سے زیادہ وہی فیس پیک
جی جی
باقی تو میں باہر بھی کم بہت مطلب جب بہت ہی زیادہ بالکل خاص کچھ ہے تبھی سوچتی ہوں کچھ کرانے میں
جی جی چلو اچھی جی جی تم تو پھر بہت اچھا کام کرتی ہوں یار میں تو آپ کو پتا کئی کئی لوگ ہوتے ہیں وہ تو مس اس پارلر کے بنا تو کہیں چلتے ہی نہیں
ہاں بہت لوگ ہوتے ہیں ان کا تو ف س ہوتا ہے کہ بھیا منت میں ایک بار آپ کو بلیچ فیشیل کرانا ہے ویکس کرانی ہے سب کرانا ہوتا ہے ہاں ہوں ہوں
تو ان کا تو یہی چیز
پھر وہی ہے نا وہ لوگ اگر نہیں کراتے اتنا لگ جاتا ہے کہ بی ہاں لگ رہ ہےی پہ جھائیاں دکھنے لگائیں گی یا کچھ اور ہونے لگ جائے گا میرے تو بیٹے کے بھی ن پمپلس وغیرہ ہو گئے تھے تو میں نے بس ملتانی مٹی بولا میں وہی لگاؤ میں نے کا سب سے بیسٹ وہی رہتا ہے تو اس کو آرام ہے
ٹھیک ہے یار یہ تو سب سے بیسٹ ہوتا ہے آپ کب جی جی اب کہتے ہیں میں نے نا ایک باری پارلر چلے گئی میں تو میں نے پارل جا کر نا ن نا فیس پہس کروا لی دیکو مجھے نہیں پتا تھا یہ وہون
فس پیکس تو ہ
بٹ آپ کو فیس پ نا مطلب ویکس بھی ہو ہے نا میں نے کبھی کروانی نہیں تھی تو انہوں نے میرے کو بولا نہیں کہ کچھ نہیں ہوتا تم کر لو تم کر لو پہلی بار کچھ نہیں ہوتا اس میں کریمس پ آتی میں نے بہت اتنا مناع کیا کیا میں نے اللہ قسم اتنا کیا کیا بٹ م مانی نہیں میں نے کہ چلو اتنا بول رہی ہے تو اچھا ہی ہوگا جب میں نے اس کو لگایا اس نے چلو اس ٹائم مجھے کچھ نہیں ہوا اور جیسے ہی مجھے دو دن بعد اتنی زدہ ریڈ نیس ہوگا اتنی گندی حالت ہوگی میرے منہ کی پھر میں وہی پارلر جی جی میں ولی کے باز گ میں نے اس کو بتا وہ بولتی آپ ہی کو ایسا ہوا ہے ہم نے تو اتنے لوگوں کو کیا ہوا نہیں میں نے کہا یار یہ یہ کون سی بات
وہی یار ہر کسی کو سب چیز چھوٹ نہیں کرتی نا اسکن سب کی الگ الگ ہوتی ہے
جی پھر جی جی پھر میں نے کیا کیا پھر میں نے نا کو میں نا دو روز دو دو باری نا پیک لگانا شروع کیا اس کا تھوڑا چکس کے اوپر کہ تھوڑا راحت ملے پھر میں یہی لگا آتی گئی تو مجھے تھوڑا سا پھر اس اس سے نا تھوڑا سا رحت
س بیسٹ لگتا ہے ملتانی مٹی کا سب سے بڑھیا ہاں جب سب سے زیادہ بیسٹ ہے دوسرا آپ بیسن وغیرہ بھی لگاؤ گے اسکن ڈرائی ہو جاتی ہے کھس جاتی ہے لیکن ملتانی مٹی سے ایسا نہیں ہوتا
جی جی اس میں تھوڑا
بہت ڈرائی ہے تو تھوڑے کم ٹائم کے لیے آ لگا لو تو یہی ہے لیکن لیکن یہ آپ کو آپ کو نقصان نہیں کرے گا
جی دیکھو ہمیں بھی تو وہی پہ جیسے ہمارے گھر پہ بھی بولتے تھے نا کرنا بٹ میں تو یہی زیادہ تر کرتی ہوں اور خود مطلب سوا ایک اسرسائز بھی کرتی ہوں اب تھوڑی سی باڈی کو بھی فٹ رکھتی ہوں دیکو ہمار نا ہمیں بہت ہوتا ہے یار وہ کتنی اچھی ہےا میں اپنی باڈی کو کتنا فٹ رکھا دیکو اس کی باڈی ہے اس نے فٹ رکھ کھا ہوا کیونکہ اس کو کپڑے اچھے ڈالنے ہیں اس کو اچھا دکھنا ہے اگر ہم بھی اپنا صبح اٹھیں اپنا اپنا ٹائم سے ہم لوگ ایکسرسائز کریں چلو باہر باہر نہیں ہم لوگ جو آ سکتے ہیں چلو گھر پہ ہی کر لیں گھر پہ ہم ایکسرسائز کر لیں ٹھیک ہے ایکسرسائز ہوگ ا کل تو نہ یگی
نہیں آپ زیادہ بھی نہیں کر سکتے نا آپ ڈیلی روٹین میں اگر آپ صبح اور شام کا گھومنا بھی رکھیں نا تو بھی آپ کی صحت بنی رہے گی تھوڑے آپ ہاں آپ کو فریش فیل ہوگا اچھا سا ترو تازہ فیل کریں گے آپ
جی
تو وہ تو اس لیے اچ اچھا رہتا ہے صبح کو تو دیکھو سب کے پاس ٹائم نہیں ہوتا لیکن ہاں ایوننگ میں آپ جا سکتے ہو
جی میں وہی میں وہی ابھی نا وہ یہ میم آپ کو بتاات تھا اور یہ آپ ہی سے بات کر رہی تھی ان کو میں بتا رہی تھی میں نے کہا آپ ہی اللہ قسم اتنا اچھا لگتا ہے نا سارا دن صبح اٹھ کہ میں انن کو بتا رہ تھی کہ میں جاتی ہوں مطلے کہ جمج ٹائم نہیں ملتا پھر میں گھر پہ ہی کر لیتی مجے نہیں اچھا ل رہا تھا کہ میں باہر جاؤں مطلب تھوڑا سا پھر میں وہی گھر پ پے کر لیتی ہوں اپنا نا پندرہ بیس منٹ میں یوگا کر لیتی ہوں کچھ فون سے دیکھ کہ تمیں پتا تو ہے
ہاں ہاں ہاں ہاں ارے یار تم دس منٹ ڈیلی ڈانس بھی کرنے کی پریکٹس کرتے رہو نا تم ڈانس بھی سھ جاؤ اگر آپ کی ایکسرسائز پوری ہو جائے گی کیک سارے موومنٹ ہاں پوری باڈی مو کرتی ہے نا ڈانس کر میں مجھے تو سب سے بیسٹ بس مجھے تو یہ رہگتا ہے کو میرے کو سھ مل جائے اکلے تو میں تھوڑا ہلکا سا جاتا ہوں لیکن اگر کوئی ساتھ مل جائے نا تو میں تو خوب بنداس وغیرے کروں
چلو اچھی بات ہے آ رہ ہے تو انشء اللہ ایے ہی رہنا چاہی چاہیے دیکھو ہمیں اپنی باڈی کو بھی فٹ
سرے سبفیشیئس بنی رہے تو یہ اللہ تعالی یہ یہ کہ بھ سب سواھ سب کا سواستھ بڑھیا رہے صحت بڑھیا رہے
جی جی جی جی ہاں اور ہم ملیں گے پھر
ہاں بالکل ملاقات کریں گے آپ سے ملاقات کریں گے بہت ساری بات تے ہیں جو ہم آپ کو بتانا چاہتے ہو ملیں گے ضرور
جی جی بھی ٹھیک ہے ٹھیک ہے اوکے خدا حافظ
س